وعلیکم اللہ
ہلو وعلیکم السلام وعلیکم السلام
بجن کیسے ہو
اور بھیا سو بڑھیا ہو کی ریت میں ہو بھای جان آپ اللہ تعالی کی دعا سب پہ بھیا کی ریت ہے آپ کہ امی جان ابو جان خالا جان سب بڑے کھیرت میں ہیں
اللہ تعالی کا احسان ابو سب ھیک ہیں بھای بہن
اچھا اور سنائیے آپ آپ کی طرف موسم کا کیسا مزاج ہے بھائی اں
بجان ابھی تو بارش کا موسم ہے یہاں سے آپ کے یہاں کے ساتھ
ہماری طرف بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہوگئی بارش ہو گئی رات میں خوب بارش ہوئی ہے اور اللہ تعالی کی مہربای سے ھنک ہو گی
وجہ میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ سے ریڈنگ نیوز پیپر واچنگ نیوز پیپر اس موضوع پہ بات کروں
بہت اچھی بات ہے آپ نے اچھا فرمایا بھائی جان بتائیے آپ فمائیے بھائی جان
بھجن آج کے دور میں معلومات حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ہر روز دنیا بھر میں نئی جو ہیں واقعات سیاسی جو ہے سیاسی واقعات ٹیکنالوجی کی ترقی اور کھیلوں کی اپڈیٹ سامنے آتے ہیں بھائی جان ان خبروں کو حاصل کرنے کے دو مشہور ذریعے ہیں اخبار پڑھنا اور ٹی وی یا ڈیجیٹل میڈیا پر نیوز دیکھنا بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور کچھ نوکری نقصانات ہیں بائی جان جیسے کہ ہر شخص اپنی ضروریات وقت اور دلچسپی کے مطابق ان میں سے کسی ایک یا دونوں کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے اخبار پڑھنے کی بات کرے یہ تو یہ ایک پرانا اور جو ہے بروسے مند ذریعہ ہے بائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے بائی جان اخبار میں خبریں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں بھائی جان باجان اگر ہم دیکھے
بہت اچھا فرمایا بہت اچھا فرما بہت اچھا فرمایا بھائی جان کیونکہ اخبار میں ایک سٹیک نیوز آتی ہے ان سوں وہ برم مت خبریں بھی نہیں آتی ہے ہم جیسے آپ سوشل میڈیا کی باتیں کریں تو سوشل میڈیا میں تو ان تڑنگ خوب ساری ایسی رپ پورٹیں آتی ہے ایسی نیوز آتی ہے جو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے ہم ایک طریقے سے اخبار کی رپورٹ کو ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک جو گورنمنٹ ابروڈ رجسٹریشن پہ جو کام کرتی ہے تو وہ وہ سٹ ایک چیزیں ہی اس کا مطلب واپن جپن جو بھی لکھ ہیں وہ ایک طریقے سے اچھا لگتے ہیں
بالکل اخبار بالکل بالکل اخبار کا ایک اور بڑا فائدہ ہے میرے بھائی جان یہ ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی معلومات ہوتی ہیں صرف سیاست سیاست ہی نہیں بلکہ تعلیم صحت ٹکنالوجی بزنس سائنس ادب نوکریاں کی جو ہے وہ خبریں بھی آتی ہی رہتی ہیں اس طرح جو ہے کوئی ا ہی جگہ پر مکمل معلومات نہیں آتی جگہ پہ ہمیں بہت ساری جو ہے معلومات ملتی ہے اخبار پڑھنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ذہن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب انسان جو ہے جو مختلف کالمز اور تجزبی پڑھتا ہے نا تو وہ ہر بات کو سمجھنے اور اس پر اپنے رائے بنانے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے یہ عادت اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز دونوں کے لیے بہت مفید ہیں بھائی جان لیکن اخبار کے کچھ نقصانات بھی ہیں بھائی جان پہلا نقصان یہ ہے کہ اس میں بریکنگ نیوز فورا نہیں ملتی جو واقعہ آج ہوتا ہے اکثر اس کی جو تفصیل اگلے ہی دن اخبار میں چھپتی ہے اسی لیے اگر کسی کو فورا اب اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو اخبار اتنا تیز ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے پاس روزانہ اخبار پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا بھاش
صیفرمابھائی جناب نے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جیسے ڈیلی بھی جیسے روزانہ اپڈیٹ کے لیے وہ ترنت اپ ڈیٹ کے لیے اخبار پاسیبل نہیں ہے کیونکہ اس میں تو وہ سوسل میڈیا ہی اپڈیٹ پہ رہتا ہے اور آج کل کا دور کیسا ہو گیا کہ آج کل کیا پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس سوشل میڈیا موبائل نہیں تھے یہ ملٹی میڈیا موبائل بھی نہیں تھا تو ان سے کیا خبریں آتی نہیں تیں اخبار کے ذریعے سے ہی خبریں آ پاتی تیں اب آج کل ایسا دور ہو گیا بھائی جانکی کہ کیونکہ آج کل جیسے ہم سچیوالیہ سے کوئی کچھ خبر بنتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آئے گی تو ایک سیکنڈ میں میرے پاس آ جائے گی تو یہ چیزیں بنی رہتی ہے دوسری
ب جان آپ نے بالکل آچ کی بات فم
ہاں کیونکہ دوسری چیز آپ نے ہاں فرمائی آپ یہاں پر بھائی اور دوسری چیز ایسے بتا رہا تھا بھائی جاں جیسے اخبار اخبار میں جیسے ہم آج جو گھٹنا گھٹے گی آج کچھ کچھ پارت ہوگا کچھ پارودان پارت ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے کچھ گھٹنا گٹتی ہے تو اگلے دن چھپ کے آتے ہے تو ہم اور اخبار کا ایسا ہونا پاسبل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک پورے جیسے اب ہم مطلب دیش کی لیول کی بات کریں چاہے رجیہ لیول کی بات کریں اب ہم تو رجیہ لیول کی بات کرتے ہیں کیونکہ رجیہ میں پورے میں وترن ہوتا ہے کچھ سمے کے لیے تو اس میں سمئے بھی لگتا ہے کچھ پرنٹ کرنے میں بھی سمے لگتا ہے بھائی جان ایسا تو ہے نہیں کہ آج کیونکہ جو جو جو کام مشینری سے ہوتا ہے اس میں سمے بھی لگتا ہے اب ایک تو سافٹ کاپی ہو ہوتی ہے ایک ہوتی ہارڈ کاپی ہم ا اخبار کو مان سکتے ہیں بھائی جان ہارڈ کاپی وہ سافٹ کاپی وہ وہ ہوتی ہے جو ہمارے جو مطلب کمپیوٹر پہ موبائل پ جو آتی ہے ہمارے پاس اس کو سافٹ کاپی بولتے ہیں تو وہ وہ چیزیں ہمارے لی آدان پرادان ہو جاتی ہے اور فرمائیے بھائی جان آج
اگر
ہلو
نے خبروں کو بہت تیز اور آسان بنا دیا ہے بھائی جان کسی بھی دیکھیے کے واقعہ کی ل نیو کوریج دیکھنے چند ہی لمحوں میں پوری دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے تصویروں
آپ تھوڑا ہلیے بھائی جان آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے کہہ رہے آپ ہیلیے تھوڑا سی
میں نے بولا کہ جو یہ لائیو کوریج دیکھنا ممکن ہوتا ہے آج کل چانند ہی لمحوں میں پوری دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے تصویروں اور ویڈیوز کی وجہ سے واقعہ کو س سمجھنا اور محسوس کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے نیوز دیکھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں زیادہ پڑھنا پسند نہیں کرتے بھائی جان وہ آسانی سے ویڈیو کے ذریعے معلومات حاصل کر لیتے ہیں بھائی جان آج کل موبائل فونز اور اسمارٹ ٹی ویز کی وجہ سے جو ہے نا ہر وقت اور ہر جگہ نیوز دیکھنا ممکن ہے سفر کے دوران یہ گھر پر بیٹھ کر ا بھی اج انسان جو ہے جو کہ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر یہ رہ سکتا ہے ٹی وی نیوز میں ایکسپرٹس اور اینالسٹس بھی اپنی رائے دیتے ہیں ان کی تجزوی سے مشکل سیاسی اور معاشی مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لائیو انٹ
آپ نے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا آج کا دور ایسا ہے آج کا سمی ایسا ہے کہ کہ لوگوں کے پاس سمے نہیں ہے اور آج کل کیا جو جو سمے ایسا ہو گیا کہ آج کل انٹرٹینمنٹ کا سمے ہے لوگ باگ انٹرٹ انٹرٹینمنٹ کو زیادہ سمے میں دیتے ہیں مطلب منورنجن کو زیادہ سمے دیتے ہیں رومانس کو زیادہ سمئے دیتے ہیں تو یہ ان چیزوں سے اب جیسے موبائل کی باتیں کریں تو موبائل میں انٹرٹینمنٹ کے دوارا سمجھا دیا جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے تو وہ جو اب جیسے اخبار پڑھیں گے تو اس میں سمے بھی چاہیے اے اور ایک آدھ بھی مطلب دماغ کو دھیان لگا کے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور موبائل میں جیسے تے اس ایسے دیکھ لیتے ہیں م جان تو ان چیزوں سے اب کی بات مطلب ایسے ایسا نہیں کہ ڈیجیٹل زمانہ آیا ہے تو غلط آیا ڈیجیٹل مطلب زمانہ بہت اچھا بھی ثابت ہوا ہے کیونکہ لوگوں پاس پہلے ایک دو دن بعد میں خبریں ملتی تیں آج ترنت ایک سیکنڈ میں خبریں ملتی ہیں لوگوں کے پاس ہاں ویسی باتیں ہوتی ہے
بالکل لیکن نیوز دیکھنے کی کچھ نقصانات بھی ہیں بھائی چان اس س س اگر ہم دیکھیں اگر اکثر ٹی وی چینلز ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے س جو ہے س خزی پیدا کرتے ہیں مطلب کبھی کبھی ایک ہی خبر کو بار بار دھایا جاتا ہے جس سے دیکھنے والے کا وقت ضائع ہوتا ہے کچھ چینل اپنی جو ہے سونچ یا نظریہ کے مطابق خبریں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہے مطلب کہ کا تصور پیدا ہو سکتا ہے ا آج کل سوشل میڈیا پر بھی بہت سی جوٹی یا غیر تصدیق شودہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں اگر کوئی شخص صرف ویڈیوز یا سوشل میڈیا پر بھروسہ کرے تو وہ غلط معلومات کا شکار ہو سکتا ہے اسی لیے ہر خبر کی تصدیق ضروری ہے اگر خبر اور ٹی وی نیوز کا مقابلہ کیا جائے نا تو کیا کیا جائے میں میرا مطلب ہے مطلب میرے حساب سے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اکبر تفصیلی اور سوچ سوچی سمجھی معلومات دیتا ہے جبک ٹی وی نیوز فورن اور لائیو اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں اخبار پڑھنے سے زبان اور مطالعہ کی عادت بہتر ہوتی ہے جبکہ ٹی وی نیوز سے واقعات کو دیکھ کر آسانی سے سمجھ سمجھا جا سکتا ہے
اچھا فرمایا بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے بے شک بھائی جان کیونکہ آپ نے بتا رہے آپ بتا رہے تھے کہ جیسے اخبار پڑھیں گے تو اس میں ہممن اب ہماری آنکھوں کی بھی آنکھوں کو بھی مطلب ہے نا جیسے پریاس کرنا پڑے گا ہم ہماری م جو مستشک کی کاریہ سےلی بڑھے گی اور آپ ایسے بتا رہے تھے کہ آپ ملٹی میڈیا کی باتیں کر رہے تھے ہیں تو اس میں کیا جیسے منورنجن منورنجن کے سادھن ہے تو وہ ویسے سے ہم دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں مگر اس کو امن نہیں کرتے ہیں مطلب جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اس کو س سوچ سمھتے ہیں اور جیسے ہم ملٹی میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ سمے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ منورنجن کے ٹائپ میں دیکھ کے رکھتے ہیں
بالکل آپ سے بات کر کے بالکل اچھا لگا بہت جانکاری ملی مجھے آپ سے بات کر کے امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح کسی موضوع پہ بات ہو جائے ہوگی چلیے اللہ کے حوالے بہت
خود آپس بگ جان